ہلو السلام علیکم
السلام علیکم و علیکم السل
وعلیکم آپ ٹھیک ہیں
ہاں بس ٹھیک آپ ٹھیک
ہاں میں بھی ٹھیک
اچھے سے سے ٹھیک ہے ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی
یا پھر ریسٹ
ہاں
ریسٹ کیا پھر
ہاں ہاں میں پھر ریسٹ پہ ہی تھی تب سے آپ کیا نہیں شائستہ کے ساتھ اس کے بعد دو بار کیا تو بس تب سے کچھ بھی نہیں کیا
ٹھیک ہے اچھی بات ہے
ہاں اور سناؤ
بس ٹھیک سے پر اللہ کا چاہے
گھر پہ سب بھی ٹھیک ہے ہاں چائے تو پی
ہاں سب ٹھیک ہے
میں نے نہیں پی مجھے آج شام کا کھانا کھانا تھا اس لیے میں نے ک چاے نہیں پی اور سناؤ
بس ٹھیک
گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا بارش تو پاٹ رہی ہے ابھی تھوڑی تھوڑی
یہ کچھ نہیں کرے گی تھوڑی بارش آپ کے ہسبینڈ آئے کام سے
ہاں وہ آئے
اچھا وہ کہاں ہے
وہ شاید ہال میں اندر ہے یا باہر نکلے پتہ نہیں ابھی ابھی یہی پہ تھے ہوں میں پریس کر رہی تھی اور خان پاپا کے لیے سچل بنائے اور کھانا پکایا وہ بھی یہیں پے تھے تو وہ باہر نکلے شاید
اچھا ٹھیک چلو اچھا کیا اور سناؤ لایا پھر کچھ نیا
نہیں کچھ بھی نہیں
اچھا
ہوں اب آپ نے بولا نا موسم ہی چینج ہو گیا تو
ہو گیا نا اور آج تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے فون بھی بند تھا یہ شاید فین سوری فین بھی بند تھا
آپ کو پتا ہے میں نے اس میں مما کے سوٹ میں پریس کیا نا ابھی
ہوں
اس میں بھی کچھ نہیں ہوا ہے
دیکھا
ہاں اس میں بھی کچھ نہیں ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے ممی کا شاید تھوڑا شرنگ ہو گیا ہے شاید
ہوں ہوں نہیں ویسے زیادہ نہیں ہوا ہوگا
تھوڑا بہت شاید لیکن بقی بابلنگ وابلنگ کچھ بھی نہیں
کچھ بھی نہیں نا اس میں نہیں ہوئی بابلنگ وابلنگ یہ باقی ٹھیک ہے
ہاں
یہ اچھے تھے تھاؤزینڈ میں یہ مطلب یہ ورت کرتے ہیں تھاؤزینڈ یہ ٹھیک تھی دوپٹہ بھی ہے نا اس کا اچھا اور پتا نہیں میری بہن نے کچھ اسنپ بھیجا
کس طرح آپ سے بات کرنے والی تھی یہ تھی رابیہ پھر صبا سے صبا اچھا
فرین ہے نا یہ بسما کی نند
اچھا
اظہان نے تو پوری سائیکل سیکھی ہے چالانا
اچھا
ہاں ٹرین ملٹری ٹرین ہ ہ ہ ہاں ماشاء اللہ
ہاں
ہاں آیا نا آپ کو بھی اسنپ
ہاں
موڑ ووڈ کر رہا ہے موڈ ووڈ کر رہا ہوں یہ اس نے جلدی سیکھا
ہاں یہ اس نے جلدی سیکھا
ہوں
یہ کس کو کھانسی ہے او او او ممی کو ابھی فرق نہیں ہوئی کھانسی کو
فرق ہے پتا نہیں ہے اس کو گانٹ جیسے ہو گیا ابھی کہاں آئی آ اسکولوں بچوں کی چھٹی اور ایکس
ہاں میں نے آپ کو بول رہی تھی دن میں آپ منڈے کو بھیجیں گے
اب کس منڈے تک ہو گئی
ہاں منڈے تک میں نہیں آپ کو بول رہی تھی اب دو دن پھر سے گھر میں رکھیں گے بچوں کو
ہو ہوں
میری کزن بھی بول رہی تھی اب یہ دو دن پھر سے ہونی چاہیے چھوٹی منڈے کو بھیج دے ان کو میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹھاؤ ان کو گھر میں مت بھیجو اسکول اس نے بولا ان کا ایگزام ہے تھرز ڈے
ہاں میں اور ہاں میری میری کزن ہو گئی تھی بچوں کا ایگزام ہے
ہاں اس نے بھی بولا ایگزام ہے آپ کون کہاں گئے ہوا ایگزام
اہن آپ تو وہی لیں گے نا خود اور سناؤ اور آپ ٹھیک ہو بس میں ٹھیک ہوں
خدا رکھا پھر نہیں کیا شوبو نے فون اس کو اچھا ٹھیک وہ کیا بیزی تھی آج
نہیں اس کا آلس آ گیا ہے
اچھا
ہاں اس کا آلس آ گیا ہے
اچھا پتہ نہیں کتنے دن کے لیے آ گیا ہے
وہ ہمیں نہیں پتا
ہو
اور آپ کو پتہ ہے آپ نا اب تھوڑے کالز میرے بھی ریسیو کرنا ہے اس پہ کیونکہ آں ہوں پھر کیا یہ آئے گی اچھے سے پیمنٹ
میں میں کروں گی نا بس آپ مجھے بولنا کیا کرنا ہے میں وہ
بس فون اٹھانا ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہوں اور باقی ٹھیک ہو گھر والے سبھی ٹھیک ہے
سب ٹھیک شکر اللہ کا آپ سناو گھومنے وومنے کہیں جانا ہے
نہیں فی الحال تو نہیں میری ٹانگے کتنی ٹھنڈی ہو گئی ہے برف جیسی اوپر سے یہ اوپر سے یہ ٹراؤزر بھی اتنا چھوٹا ہے ایک کیپری جیسے ہے مجھے لگا کے یہ کتن ہے جب آپ آؤ گی نا کمرے میں آپ کو ہنستے ہنستے پیٹ درد ہوگا وہ گھٹنوں کے پاس بیٹھا ہے اب وہ ہے نا نی خدا کی قسم میرا کر نی تک پہنچا پتا نہیں بند ہوا ہے کہیں پہ
آپ کو پہلے یہ بڑے بنانے ہیں آپ کو اس سے پہلے بھی ایک دو کو ہوا
میری مما کہتی ہے آج دوپہر میں آپ کا یہ فراک جو ہے یہ بھی چھوٹا ہو گیا میں نے بولا ہے بولا اب کیا کرنا ہے اس کو میں نے بولا اب انشاء اللہ پھینکیں گے آپ کیا کریں گے
نہیں ابھی نہیں لگے گا یہ
یہ چھوٹا اس کا ٹراؤزر ہے ہی نہیں کچھ
بلیک کلر کا نہیں ہے آپ کے پاس وہی لگاؤ
بلو کو کیسے بلیک لگے گا
اس میں نہیں لگے گا اس میں نہیں دیکھے گا پھر تو آپ کو بلو ڈوپٹہ لگا کے ہے تو
بلو شلوار بلو ڈو کیا ہوا ہا ہا ہو آپ کی آپ کسی قبرستان سے تو نہیں ہو کر آئی ہو
ٹھیک ٹھیک تو دیکھے گا نہیں اگر بلیک بھی لگاؤ گی
ہاں اندر کون یہ اتنا دیکھیے گا ٹھیک ہے ابھی یار پہ یہ نا مجھے ابھی جو موسم چینج ہوا نا برابر ونٹر میں ونٹر میں جیسے ٹھنڈی ہوتی ہے نا ٹانگیں میری لیگس اتنی ٹھنڈی ہو گئی ہے
موسم ایک دم سے چینج ہو گیا نا کل سے اس لیے
ہاں اس نے باپ کو بھی شہ اس کے باپ کو بھی پیچھے چڑآیا شہ جاو جی اس نے باپ کو بھی پیچھے چڑھا ہے اذہان اذہان نہیں پ باپ کو یہ اپنے بابا کو سائیکل کے پیچھے بٹھایا ہے
مجھے نہیں آیا وہ والا اسنپ یہ نہیں شاید مجھے بھیجا
اوہو ہو ہو مجھے ہنسی آئی میں بعد بھی دکھاؤں گی کوئی بات نہیں
ٹھیک ہے
ہوں وں ہوں ہوں ہوں آ ہا دیکھ کے یہ خوش ہو گیا نا یہ سائیکل آ کے خوش ہو گیا
میں نے اس کو ایک بار بولا گھر میں ویڈیو کال کی میں نے اس کو بولا سائیکل لایا گھر بولا ہاں میں نے بولا اب آ مت یاں جانا بولتا نہیں میں تیز تیز چلاؤں گا
ہاں یہ کیا کہتا ہے میں تیز تیز چلا آؤں گا
ہاں
اور کیا یہ تو کرتے ہوں یہ اب آرام سے چلاتا ہے ماشاء اللہ ہوں او ہو بائی بائی کہہ رہا ہے اور سناؤ
آپ کو آئے اس کے پیسے واپس ریٹرن
ابھی نہیں آئے انہوں نے بولا کچھ وہ نا اصل میں یہ ا وہ نا اصل میں پارسل والے کو کھو گیا ہے
اچھا
میرا پارسل ہاں
اچھا
اب انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو یہی سے پ ریٹرن کریں گے آپ کی پراورٹی تھی واپس دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہم دیں گے او
اچھا ٹھیک ہے
تو چیز سے مجھے لگا یہ سائیکل کہیں ج اچھی ہے ہے نا
ہاں یہ تو اچھی چیز ہے کھیلنے کے لیے بچوں کو
ہوں آپ
جب اس میں بیل ہوتی ہے نا واٹر میں اس سے پرابلم مت ہوتی ہے ہاں ساودھان
اچھا یہ اب کیا نہیں بند کرنا ساتھ ہی میں کوئی بات
اچھا ٹھیک یہاں پہ زیادہ سنتے ہیں نا اس لیے
ہوں ہوں میں چلا رہا ہوں میں چیز سے
مجھے قمروں مز مال چڑھ گیا ہے ا میں بھ میں نہیں بدلاؤ گی جمعہ تک
کیوں کل تو جانا ہے نا آپ کو ڈاکٹر کے پاس پاگل ہو گئی ہو
ہاں لیکن وہاں سے میں دوسرا لگاؤں گی نا وہاں سے آ کے واپس ہی لگاؤں گی
ہاں مجھے لگا ایسے ہی مت جاؤ گی بایا کو بھی کل ساتھ آنا ہے
پتا نہیں
کیوں
پتا مجھے ابھی نہیں بولا میں نے اس کو نہ اس نے بولا ہاں مجھے کہ مجھے وہاں سے فون آیا آپ گیارہ بجے تک پہنچنا یہاں
وہیں تو اگر بڑا ٹیسٹ ہے تو یہ ساتھ تو لینا ہی ہے نا کسی کو
تو دیکھیں گے
ہوں کیوں اس نے بولا میں نہیں آؤں گا
اب اس کو اس نے بولا ہی نہیں میں نے اس کو بولا ہی نہیں ابھی کل جانا ہے
اچھا ٹھیک اس کو پتا ہی نہیں ہے
اس کو ابھی پتا ہی نہیں اس کو پرسوں اس کو بولا میں نے ٹوینٹی سیکنڈ کو جانا ہے ابھی یہ کل یا پرسوں ہم نے اس بارے میں بات نہیں چھیڑی ہاں
مجھے لگتا ہے وہ نا سبادی کال کر رہی ہے آپ پہلے اوکے اللہ حافظ
یا اللہ حافظ